علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو
جی میں خیریت سے ہوں آپ بتاؤ کیسیے ہوں
جی ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں نا آج نا ہمارے یہاں پہ نا لائٹ کی بے حد ہی زیادہ دقت رہتی ہے نا ہمارے یہاں پہ آٹھ سے یا ساڑھے نو بجے تک لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم نا تو چھت اس پے بیٹھی ہوئی ہیں
اچھا جی یہ تو بڑا مس لا بہت زیادہ گرمیوں میں تو لائٹ کا تو بہت زیادہ دقت ہے نہیں آتی ہے تو
ہے جی ماشاء اللہ
جی اں
اور کھانا لائی
بالکل ہاں لائیی
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ کی امی جان نے پھر
امی جان نے آج بریانی پکائی تھی
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نئی جو آج نا ٹھنڈا سا موسم تھا برسات کا تو گرما گرم بریانی تو چل تی ہے نا
بالکل بالکل تبھی تو ممی جاننے پکائی تھی گرم گرم بریانی ٹھنڈے موسم
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور م میری امی جان نے تو آئے نا فش پکائی تھی گرما گرم فش اور اس کے ساتھ میں نا نہاری پکائی تھی
اچھا اچھا ماشاء اللہ آپ کے یہاں پہ بھی بہت تو اچھا کھانا بنائے کھانا پکائے پھر آج تو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل میری جو باجی ہے نا میری چھوٹی باجی اس کونا فش بےحد ہی زیادہ پسند ہے اور نہ میرے بھائی جان کو میری امی جان کو میری ابو جان کو میرے گھر میں نا میں میرے گھر خاندان میں نا سب ہی لوگوں کو پس بے حد ہی زیادہ پسند ہے اب تو نا ویسے بھی برسات کا موسم چل رہا ہے تو ہمارے یہاں پہ کیا برسات ہوتی ہے تو میرے گھر کے سامنے نا بہت سارے گڈھے ہیں سڑکوں پر تو گٹوں میں نا ہمم فش وغیرہ اجا تی ہیں تو میری امی جان ان کو پکڑ لاتی ہیں
اچھا اچھا بالکل صحیح ہے پھر تو ایک دم اچھا ہے نا آپ کے یہاں پہ اچھا ہے بالکل تو پھر تو اپ کے لیے یہ بارش کا موسم بہت فائدے مند ہے کبھی بھی آپ فش بنا کے کھا سکتے ہو
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ہمارا تو نا پورا محلہ ہی کھاتا ہے سبھی گھروں کے سامنے گڈھ ہیں بڑے بڑے تالاب جیسے سبھی کھاتے ہیں ان کے لیے تو نا بہت ہی زیادہ سارا مل جاتا ہے انہیں تو برسات کے موسم میں گرما گرم تیز بریانی نہاری وغیرہ پکا کے پر ڈے کھاتے ہیں جی
جی انشاء اللہ آپ کے یہاں پہ ایسا ہے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا تو ہم کو بھی فری میں اور روز روز کھانے کو ملتی پھس ویسے فیس بہت فائدے مند ہوتی ہے اس سے پھس بہت فائدے مند ہوتی بالکل بالکل
صحیح فرمایا جی آپ نے بہت ہی زیادہ فائدے دائک ہوتی ہے فیش تو ہمارے لیے
بالکل بالکل آنکھوں کی روشنی بالوں میں شریر میں بہت ساری وٹامنس کمی ہوتی ہیں ان کو پورا کرتی ہے
ہاں جی بالکل بالکل نا اور فش سے نا ہمیں پروٹین وغیرہ بھی ملتی ہے اور میری امی جان نے کل کوٹ پکایا تھا ان چیزوں سے کیا ہمیں پروٹین ملتی ہے اور پروٹین ہمارے لیے بے حد ہی جیادہ جروری ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرمانی ہے
ہاں جی اور ویسے نا آپ کو برسات کا موسم کیسا لگتا ہے آپ کو
جی بالکل بے حد ہی سکون دیتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہم کو برشات کے موسم میں تو بہت جیادہ سکون ملتا ہے من کو بہت زجیادہ آپ کو کیسا لگتا ہے
ماشاء اللہ مجھے تو نا برسات کا موسم بے حد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بہت سک کون ملتا ہے اور جو ہمارے یہاں پے تو نا کسان لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے لیے تو بے حد ہی زیادہ اچھا ہے برسات کا موسم سنا تو کئی کافی دنوں سے ہاں کافی دنوں سے برسات ہو رہی تھی ہمارے یہاں پے تونا اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے چاروں طرف ہریالی دکھائی دے رہی ہے اور جو پیڑ پودے تھے نا تو پتیاں سوکھ گئی تھی ان پر تو نا پتیاں بھی ہری بھری دکھری ہے سبھی پیڑ پودے اب کو
ماشاء اللہ بارش کا موسم اپنے الگ ہی نظارے لے کر آتا ہے
جہاں پے سوکھا ہوتا ہے جہاں سوکھا ہوتا ہے وہاں پے ہریالی لا دیتا ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل ہریالی لا دیتا ہے اور جو سردیوں کے موسم میں پتجھڑ ہو جا یے پتی جھڑ جاتی ہیں تو نہ جو برسات کے موسم میں پھر وہ بھرپور ماترا میں سبھی پتے اجاتے ہیں
بالکل بالک آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آ ایسا ہی ہے نا مطلب یے آمم لیکن کبھی کبھی تو زیادہ بارش کی وجہ سے بارش بھی خطرناک ثابت ہو جاتی تی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا اگلے سال مطلب اس سے جو پہلا دو ہزار پچیس میں ہوا تھا نا پنجاب میں کتنی زیادہ باڑھ آئی تھی بارش زیادہ ہو گئی تھی تو ہے نا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
جی جی تو اپنے یہاں سے جو پنجاب سے جو پسو تھے وہ بہے کرر دوسرے ملک میں چلے گئے تھے بہت جیادہ کسانوں کا نقصان ہوا تھا لیکن کب اگر بارش نہیں بھی ہو تو بھی دکت ہے کسان پھصل کیسے اگائے گا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اورنا برسات یہ موسم میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسان لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو باجرا کی کھیتی ہوتی ہے تو وہ نا برسات پہ ہی نربھر ہوتی ہے باجرا کی کھیتی
جی جی جی بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی اور ویسے بار ش اچھی ہے میں یے نہیں بولتی بری ہے لیکن مطلب الگ ہی مسلے ہوتے نا ایسے دیکھوا ہوگا آپ نے شام کے ٹائم میں لائٹ چلاؤ تو بارش ہو جاتی ہے تو کیڑے کتنے نکل آتے ہیں ہے نا ان کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوتی جی جی باقی ویسے تو بہت سہانا موسم رہتا ہے بارش کا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چاروں طرف ہرے بھرے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور بارش میں نہانا تو مجھے بہت زیادہ سکون دیتا ہے ویسے آپ کو کیسا لگ تا ہے بارش میں نہانا
ماشاء اللہ جو بارش پہلی بارش ہوتی ہے نا اس میں تو بالکل بھی نہیں نہانا چاہیے کیونکہ نا بولتے ہیں بزرگ لوگ بولتے ہےکہ پہلی بارش سے نہ بیمار ہو جاتے ہیں اور سر میں نا جوئیں پڑ جاتی ہیں اور جو پہلی بارش میں ب بالکل بھی نہیں نہانا چاہیے کسی کو بھی
جی جی جی ہاں انشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو ویسے آپ نے کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا پہلی بارش جو ہوتی ہیں اس کو کتابوں میں بولا عملی ورشا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بچ چے وغیرہ جو بھی نہا تے ہے بیمار ہوجاتے ہیں
ا
وایو جو اپنا وایو منڈل ہے اس کی ساری گندگی پہلی بار اس کے ساتھ ہی آے پ نیچے ہہق
ہاں جی بالکل اور نا آپ کو ویسے گرمیوں کا موسم کیس لگتا مجھے تو نا سب سے بکواس لگتا ہے گرمیوں کا موسم نہ تو کہیں گھومنے کرنے جا پاتی ہیں اور نہ کچھ زیادہ کھا پی سکتے ہیں ڈائریا ہو جاتا تا ہے آپ کو
جی جی گرمیوں کا موسم مجھے بھی اچھا نہیں لگ تا ہے کیونکہ اس میں دیکھو نہ تو کچھ کھا سکتی ہیں نہ کہیں باہر جا سکتے ہیں صبح شام صبح یاں تو جلدی جا سکتے ہیں یا شام کو لیٹ جا سکتے ہیں دن میں تو لو چلتی ہے تو کہیں پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچے کتنی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں گرمیوں میں ہے نا
ہاں ماشاء اللہ بالکل بہت جلدی بچوں کو نا بچے مانتے ہیں نہیں تو نا فریج کا رکھا ہوا تربوز کچھ کھا لیتی ہیں اور آم زیادہ کھاتی ہیں فریج کا رکھا ہوا بچے تو نا وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے کیا پھوڑے پھوڑان سی بھی ہو جاتی ہیں
جی جی بالکل بالکل بہت زیادہ دقت ہیں بہت زیادہ مسئلے ہیں گرمیوں کے لیکن پھر بھی موسم تو آنے جانے ہی ہے ان کو تو آنا ہی ہے پھر بھی اچا اچھا نہیں لگتا ہے گرمی تو کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے کچھ بھی زیادہ تھوڑا سا زیادہ کھا لو اسی سے گرمیوں میں تو بیمار ہو جاتے ہیں لیکن سردیوں میں اور برشات میں ایسا نہیں ہوتا ہے بیماری اتنی جلدی نہیں ہوتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور نا سردیوں کے موسم میں تو نہ صبح کی چائے گرما گرم صبح کی دھوپ کتنا سکون دیتی ہے
بالکل بالکل صبح کی دھپ سردیوں میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر اسے نہ لو تو پھر سردی چھوٹتی ہی نہیں ہے اس کے نہ تو رجائی میں بیٹھے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر دھوپ نہیں لو تو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور ناسریوں جی نا ہمارے یہاں پے تو سبھی لوگ سبھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو نا آنچ بھرا لیتے ہیں چاروں طرف انگار رکھ لیتی ہیں پھر ان میں کیا تاپتے ہیں تو نا بے حد ہی زیادہ اچ چھا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے سبھی کے ساتھ میں
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور رجائی میں بیٹھ کے مونگ پلی کھانا میرا سب سے پسندیدہ کام ہے سردیوں کے موسم میں
ہاں ماشاء اللہ بالکل رجائے شام کے ٹائم ٹی وی دیکھ تے جاؤ رجائی میں بیٹھے ہوئے مونگ پلی وغیرہ کھاتے جاؤ اور نہ رچائی میں بیٹھ کے پڑھائی کرنا کتنا سکون ملتا ہے
بہت زیادہ سکوں ملتا ہے چائے پیو رضائی میں بیٹھ کے گھر والوں کے ساتھ ویسے ایک چیز تو آپ نے دیکھی ہوگی سردیوں کے موسم میں گھر والی کہیں باہر نہیں جاتی ہیں زیادہ تر تو مطلب زیادہ ٹائم بیت تانے کو مل جاتا ہے فیملی کے ساتھ ہے نا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل یے تو نا آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی مجھے تو نا جتنا زیادہ ٹائم ملتا ہے فیملی والو ساتھ میں نا اتنی ہی زیادہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ سک کون ملتا ہے میرے دل کو تو
جی جی ہمیں بھی ایسا ہی ہے بالکل ہمیں بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم بیتانا بہت پسند ہے تبھی تو سردیوں میں سردیوں میں تو سبھی لوگ ایک سات بیٹھ کے چائے پیتے ہیں مونگ پھلی وغیرہ کھاتے ہیں تو بہت جیادہ سکون ملتا ہے اس لیے ہی سردیاں میں تو زیادہ پسند ہے جی
ہاں سردیوں کے موسم میں نا کہیں سفر پر بھی جانا اچھا لگتا ہے آرام سے جاؤ کہیں ٹرپ پر تو آرام سے جا سکتے گرمیوں کے موسم میں کیا ہے باہر بھی نہیں نکلا جاتا ہے مجھے نا سردیوں کا موسم ہی سب سے زیادہ بیشٹ لگتا ہے
جی جی بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں چلو مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا بہت خوسی ہوئی اللہ حافج
خدا حافظ